ا
جی آپ کی اوائس ہاں کلیئر نہیں ہے تھوڑی
ای ایمک آ رہی میری آواز آتا
جی جی آ رہی ہے آپ کو آ نہیں مری
نہیں آواز کٹ رہی ہے ایک منٹ رکی آواز فائی جنی
بجی جی آپ کو آ رہی ہے میری کلیئر وائز
اائی تو نا پیٹ گھر کیس ہو جاتا
جی بن جی جی ہاں ٹھیک ہے آپ بتائیے ہاں میں تو ٹھیک ہوں آپ اپنی بتائیے بچے ٹھیک ہیں آپ کے
ہو گے
ہاں بس بیٹھی تھی فری ہو کر
جی
آج کل کوئی ورک وغیرہ کر رہی ہے
نہیں کو کر رہے ہیں ویسے ہی گھر پہ بھی بڑے رہتے ہیں تو ہم نے کہا آپ ہی سے بات کر لیتے ہیں تھوڑا
ہاں بہت اچھا ہوا چلیے آپ نے یاد تو کیا اچھا میں سوچی تھی کوئی ورک ورک کر رہی ہوںگی آپ تو میں آپ سے پوھ گی ایک دن میں یہ بات سوچ رہی تھی پر ٹائم تھی بزی اتنا شیڈیول تھا کہ بات ہی نہیں کر پائی میں آپ سے
ہاں وہی ہو جاتا
چل رہا ہے
کچھ بھی میل میرا بھی بسسے ٹائم ملا تھا فون وغیرہ چلا لیے گھر کے کام بچوں کو اس کے یہ بھی سب کام رہ گیا اچا
ہاں اب ادھر کافی ٹائم بعد بچوں کے اسکول بھی کھلے ہیں تو ان کی بس دیکھنا ہے ٹیسٹ وغیرہ چل رہا ہے یٹی
وہی اپنے کو بھی تو دھیان دینا پڑتا ہے نا بچے لوگ پڑھنے رہے ہیں تو بھی دھیان دو ابھی باہر کوئی جاب پکڑو اور بچے بگڑ جاتے ہیں
ہاں یہ تو یہ جاب تو نہیں پاسبل ہے کیونکہ بچے پہلے دیکھنے کی جاب سوچا جائے ایسے کوئی بور مل جائے کوئی ورک فرام ہوم وغیرہ تو چلو بیٹھ کے کر لیں اپنا تو ٹھیک ہے تو ویسے وہ بھی بہت مشکل ہو گیا ہے کہ بس بہت زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے اس میں
ہاں لیکن پھر بھی اپنے کو جو بھی ٹائم ملتا ہے تو ا ایسا کوئی ور کا رہتا ہے تو آج اچھا لگتا ہے کہ سرو ٹائم ہے ہمارا تو ہم یہاں پہ بھی کر لیتے ہیں اور نہیں تو پھر ج کر کام کرنا مشکل ہوتا ہے نا
ہوں
بچے ا بھی سوتے ہیں
اور جو باقی آپ کے جو ساتھ والے تھے وہ کیا کر رہ ہے وہ بھی فری ہے آج کل کیا
ساتھ والے بھی ابھی اتنا تو پتا نہیں چل رہا ہے کسی کسی سے کبھی کبھی بات ہوتی سب صحی نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے
ہوں ہوں
پھر ابھی کس کو بھی کال کرو تو رسپانس نہیں لوگ بس اس سے پتہ نہیں چاہے کے لیے تو ان پر کہیں کوئی کام تو نہیں بتا
ہاں یہ تو ہے کی بہت سے کام دیک اچھے مل جاتے ہیں بہت سے نہیں اچھے ملتے ہیں تو اس میں رسپانس پھر ایک جو ہے آپس میں جو آپس ج رہی ہوتی وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اب اس میں اب اس میں ہم لوگوں کی تو ہاتھ میں ہے کچھ کہ ہم لوگ کیا کریں ہم کو جس نے جو بتایا وہ ہم نے بتا دیا اب رسپانس ملے تو ٹھیک کہ نہیں ملے تو غلط ہے پھر یہ تو ہی نا انسان اپنی فرینڈ شپ تھوڑی نا ختم کرتا ہے
اپنے ہاتھ میں ہو تو ایسا مطلب ٹائم ہی نہیں لانے دیں گے کہ بھائی ہم کس کو لائے ہیں تو وہاں کچھ دقت کسی نہ ہو کوئی چاہتا نہیں ہے بیٹی کا لوس ہو اپنا کام خراب ہو کیا کریں کمپلیٹ تو اپنی رہتی- کسی نے کون جاتے ہیں
اب انسان اپنے ہی سمجھ کے بتاتا اگر ہم کو فائدہ ہے تو کچھ اپ کو بھی فائدہ نہیں ہوا تو دونوں نہیںوا
وہ اتنی بات ہے کچھ کمی ہے کچھ خوبیاں اپنے- پیرنٹ میں بھی ہو جاتی ہے تبھی تو ابھی تو
اور اپ بتائیے- بچوں کی خالی ٹیبل وغیرہ میں کہیں-
نہیں فی الحال تو ابھی کہیں گھومنے میں جا پائے ہیں بارش کا سوجن ہیں برسات- علی تو تھوڑا کم ہوا ہے دو تین دن سے اور گرمی بہت ہوتی ہے-
اچھا، ہم دونوں کی طرف ادھر ابھی بارش نہیں ہوئی ہے- اب اتنی زیادہ نہیں ہو رہی ہے بس ہو رہی ہے ایک دن ایسے ہلکی پھلکی ہوتی ہے تو دو، چار دن دھوپ نکل اتی ہے اج تو یہاں بہت گرم ہے-
سر نہیں تو یہاں پہ بھی تین دن سے بہت ہرا گرمی کی وجہ سے تو اس بگڑ گیا ہو کل ہو رہا ہے کہ سر سے کرا رہا ہے لیکن بار ہو رہا تھا تو کنٹینیو ایک ہفتے دن رات بارش- میرا اور اس کے بعد ابھی بارش سٹاپ ہو گیا تو گرمی ہو گئی
اچھا ہم لوگ کیا نہیں اس طرح کی بارشیں نہیں ہو رہی جیسے اپ بتا رہی ہوں کونٹینسلی ان کے بارش- ایسی بارش ہی نہیں ہو رہی اس حساب سے گرم بھی بہت بڑے یہاں تک کہ ابھی بیچ میں تو اتنی گرم تھی کہ جی کام کر رہا تھا
ہاں تو اتنا گرم اور اس کے لیے اسی کا باڈی باہر- جب جاتا ہے تو اتنا ٹائم نہیں کر پاتا اتنا نہیں رہتا ہے تو
ہوں ہ ہ اور بچے کیا کر رہے ہیں?
یہ ابھی ہمارے سبھی پڑھنے گئے ہیں ٹیوشن-
اچھا -اچھا
ہوں
ہمارے بھی جو ہے اپ کی ایپلیکیشن میں زیادہ لیکن جانا نہیں پایا بس اپنی امی کے گھر گئی تھی ٹھیک ہے اپ کی بس پری اتنی گرم تھی تو کہیں اچھا ہی نہیں لگا ممی کے گھر میں بھی نہیں اچھا لگا- لگ رہا تھا گرم بہت ہے اپنے گھر چلو-
وہی بچے پھر جہاں سے ایک بار ہٹتے ہیں تو ان کے وغیرہ کا اور وہاں بھی انا ہوگا اتنا تم لوگ کوئی- کوئی, تو ننہال مل جاتے ہیں تم کو بہت مزہ اتا ہے کوئی کوئی گچی لوکل نہیں بن سکتا ہے
ہاں نہیں مطلب گرم کی وجہ سے- من نہیں لگا کیونکہ گھومنے بھی بچے نہیں جا پائے باہر نکل کے گرم کی وجہ سے یہ جائیں گے تو بیمار - پڑ جائیں گے ایک بار گئے بھی تھے تو میٹنگ وغیرہ ہونے لگی بیمار پڑ کے ا گئی
گرمی بہت زیادہ ہے تو کہیں دور گھومنے ٹالنے بھی نہیں جا سکتے ہیں نا
ن- ن
میرے کو ٹائم ہی شام کو ہی اچھا لگتا ہے - اور اس میں بھی شام کو بھی دھوپ جاتے جاتے چھ بج جاتے
ہ صحی ہے
یہی بات ہو جا رہی ہے ن تو موسم کا یہی ایشو ہے ہمارے بچے بھی جب ننار جاتے ہیں تو موسم موسی اس کی موسی کے بھی بچے رہتے ہیں تب تو من لگ جاتا ہے دس دن کییسے بتاان لیتے ہیں اب اکیلے جب رہنا ہوتا تب تو بور ہو جاتے ہیں کہ چلو چلو موسی کی بے
زاتدہ ہوگا
موسی بھی آ جاتی ہے ننیحال میں ہی تو ہاں ان کے بچے ہمارے بچے پھر تو ان لوگوں کو ٹائم پتا نہیں چلتا اور ایک پہلے پہنچ جائے گا نا دوسرا فون کر کب آنا ہے جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ پھر یہ لو بولتے ہیں کہ ارے تمیں لیٹ کر رہے ہو جلدی چلوی تو لوگ چلے جاؤں گی ہ ایسا ایسا ہو جاتا ہے
پر ہمارے کیااں ایسے جیسے ہمارا گھر ہے ویسے میری سسٹر کبھی یہ تو بچوں کو میرے ا مطلب بہن کے یہاں بڑا مزہ آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے موسی اب اب کی بار ایسا ہوا تھا کہ ممی کیا سب اکٹھا ہو گئے تھے
ہاں
پھر ہم پھر ہماری ہماری بہن ہمارے ساتھ پھر یہاں آ گئی ہمارے کی یہاں تو اب وہ اتنا تھک گئی تھی کہ انتہا سے زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی پہلے میں کے پھر یہاں تو وہ تو بیمار پڑ گئی ایک دم تو یہاں بھی کہیں جانا نہیں ہو پائے اور پھر ایسا تو اچھا لگتا ہے کہ بچے کچے ہیں بہن آئی سب کچھ تو گرمی میں کچن بڑا برا لگتا ہے
ارے لیکین گھستا لگتا ہے لیکن باہر سے بھی مطلب ناشہ کتنا بھی کررمی پڑے لیکن شام ہوتے ہی دیر لگتا چاہیے اور گھر میں بنانے کا ح نہیں پڑتا ہے ہم لوگ بھی تو باہر سے مارکیٹ سے منگواتے تھے کیا کریں کوئی نہیں بائک لے کے جاتے ہیں لے کے آتے ہیں کیا کرے گرمی کتنا بنا ہے گرمی اتنی ہوتی ہے پھر کھانے میں بھی وہ نہیں ہوتا پھر وہی بیماری پکڑتی ہے
ہاں تو ہے بھیا بہت گرم پٹ گئی بہت پڑ گئے ادھر ادھر ہم لوگ کے فیس فسٹیول بھی فیسٹیول بھی لگے ہوئے تھے لائن سے تو ہماری سسٹر جب آئی تھی تو فیسٹیول تھا تو پہلے یہ تھا کہ چلو گھما لائیں گے کہیں پر گرمی میں جانا ہی نہیں ہوا فیسٹیول میں کہ ہم جائیں گے اگر گھومنے بر تو پھر بیمار پڑ کے آ جائیں گے اس سے زیادہ
ارے ہمارے بچے بھی وہی بولتے تم لوگ پہلے خوب پلاننگ کرو گی چلتے ہیں ساتھ میں اس کے بعد اس کے بعد جو ہے کہ یہاں چلیں گے وہاں چلیں گے جب پہنچ جاتی ہو تو پھر کہیں ج جاتی ہی نہیں ہوں
ارے بچے سی بھی ہی بولتے کیا جب ہم لوگ بات کرتے ہیں آپ کی اگر فون میں سے بہن بہن بات کر ہیں کہ ابھی یہ ممی کے آئیں گے تو یہاں چلیں گے وہاں چلیں گے تو بولی بس پلاننگ کر لیجیے آپ لوگ کیا ہم کو پتا ہے ایک جگہ بھی نہیں لے جائیں گی آپ لوگ اور خود لوگ کہیں گے خود لوگ مارکیٹ پہ مارکیٹ جائیں گی اور تب کہیں گی گرم نہیں ہے ہم لوگوں لے جانے کے لیے کرم
نہیں بچے لوگ ایک دم دکھی کر دیتے ہیں ایک دم سے یہ وہ اٹ پٹانگ پھلاؤ زبردستی کرتے ہیں پھر لے کے چلو پھر ا نہیں پ
ہلو ہاں آپ کی آواز بیچ میں تھوڑا سا بریک ہو رہی تھی
ہاں وہ ہو جاتا ہے نیٹورک ہی ایسا ہے
نیٹورک ایشو ہوگا ہاں نیٹورک ایشو اور ائ
بس بڑھیا چل رہا ہے آپ کا ناشہ وغیرہ ہوا ہے
ہاں ناشتہ واشتہ ہو گیا ہے اب سات آٹھ بجے تک ہی کھانے کی تیاری کرتے ہیں
چلیے پھر ٹھیک ہے پھر میں رکھ
ٹھیک ہے چلیے اوکے اوکے بائے